السلام علیکم
وعلیکم السلام
بھائی ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ بھائی ٹھیک ہے اور آپ بتائیں کتنے بھائی باہر بیٹھے ہیں ابھی تو
اچھا باہر بیٹھے ہو
ہوں
اتنی گرمی ہے
ہاں گرمی تو پڑ رہی ہے ابھی یہاں
آج کتنی گرمی تھی
آج آج گرمی زیادہ تھی کیوںک یہاں ہمارے راستھان طرف نا یہاں گرمی زیادہ پڑ رہی ہے ابھی
ہوں ہاں راجستھان میں میں تو مزہ بھی بہت ہے
ہ ہ بالکل بالکل آئی ہاں یہاں پہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی اس جگہ پہ گرمی زیادہ ہے ابھی دھو زیادہ پڑتی ہے ابھی بارش ٹائم پر بھی
اج بارش تھی وہاں پر
ہاں مطلب صبح کے ٹائم ہوتی بات جی سے پ شام کے ٹائم ہوتے ہوتا ہے دھوپ پڑتے پڑتے گرمی جات ہے
ہاں اچھا اور سناؤ کھانا کھایا
ہاں بھائی جان کھانا کھایا
اتنی جلدی
ہاں یہاں مطلب میں ج یہاں رہتا ہوں نا جیے میں ابھی گاؤں میں رہتا ہوں گاؤں میں کیا ہے مغرب کے بعد میں کھانا کھا لیتے ہیں زیادہ تر لوگ
وہاں پہ اونٹ بھی ہوتے ہیں ہے نا
ہاں نہیں مطلب اٹ ہوتے ہیں نا جیسے جیسلمیر ٹائ مطلب جو آؤٹ ہوتا ہے نا ایریا مطلب دور کی طرف ف اییر ہوتا ہے وہاں پر ہوتے ہیں جیسے اٹ وغیرہ اور جو ہم رہتے ہیں جیسے جے پور سائڈ رہتے ہیں ہم یہاں اٹ اٹ نہیںتا ہے یہاں براو کا ہے
اچھا
یہاں یہاں جنگل ٹائپ ہاں بی ہیں اٹھ میں بھی بیٹھے ہیں
اچھا مزہ ہے اس پہ ہے نا
ہاں بالکل بھائی مزہ آتا اس
اچھا ٹھیک کیا کرتے ہیں وہ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے اور
بھائی جان جب یہاں زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو کیا ہے یہاں پر اس جگہ پہ نا ایک تو لائٹ کی بہت پروبلم ہے یہاں پر لائٹ ہی نہیں آتی چاؤں میں یہی سب پرابلم ہوتی ہے لائٹ کی لیکن کیا ہے یہاں کا جو نیچر وہ ہوتا ہے نا یہاں کا جو مطلب موسم ہوتا ہے اسی چلتا مطلب پاس میں پیڑ ہے بہت سارے جو ہوا چلتی رہتی ہے اور آس پاس پہاڑ ہیںاں ٹھڈی ہوایں ٹکا ٹکا ج آتی ہے مطلب باہر تو ہوا چلتی ہے لیکن اندر کی طرف گرمی رہتی ہے
ٹھیک یہاں پہ تو زیادہ گرمی کشمیر میں تو زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے بھائی
ہاں بھائی جان بالکل کشمیر تو ٹھڈا ہے دلاقہ رہتا ہیںوں
ہاں مگر آج کل تو زیادہ ہی گرمی ہی ہوتی ہے
اچھا بھائی جان کیا وہاںہ برف پڑتی ہے کیا وہاں پ آپ کے وہاں
ہاں برف پر تو پڑتی ہے مگر آج نہیں ونٹر میں پڑتی ہے
اچھا آئیں گے ان شاء اللہ کبھی وہاں بھی آئیں گے دیکھیں گے یہاں کا
ان شاء اللہ انشاء اللہ اور بتاؤ بھائی کیسے دن گیا
بھائی جان دن تو بہت اچھا رہا
اچھا کچھ پڑھتے وڑھتے ہو
ہاں وھائید مطلب ٹویلتھاس کریے پچھل دو سال کے ٹیلتھ کرے ہوے تیاری چل رہی ابھی تو ڈائریری جو چل رکھی ہے
کیا کرتے ہو
مطلب ایس ایس سی کیاہےا ایک دم
اچھا کس کی کی تیاری کرتے ہیں ہم
ایس ایس سی ایس ایس سی
ایس ایس جی
ہاں
وہ کیا ہوتا ہے
ایس ایس سی میں ہوتا ہے جیسے کہ ایس ایس سی میں پولیس کانسٹیبل ان کی ہوتی ہے فرٹ سیکڈ ب ہاں
اچھا ٹھیک کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کا سبجیکٹ آٹس ہے نا
نہیں نہیں نہیں نہیں آرٹس نہیں ہے سائنس سے
میڈیکل ہے
ہاں سائنس میڈیکل میں ہوں جسے کیا ہوتا ہے مطلب میڈیکل لائن میں ہوں میں اس میں بھی جیس ابھی ایسے سی جیل میں ہوتی دو طریح کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ڈیفینس میں ہوتی ہے اور ایک ہوتی میڈیکل لائن میں
ٹھیک
جو دوسرے ٹائپ میں میڈیکل لائنا میں
کوئی سائڈ بزنس کرتے ہو
سائڈ بزنس میں کیا ہے نہیں سائڈ بزنس تو نہیں ہے ابھی تو ابھی تو یہ پڑھائی چل رہی ہے ابھی تو
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا اور سناؤ بھائی
بائی جان اور تو کیا ہے اور تو یہاں کا مطلب یہاں پر موسم نا جو موسم تو ایک طریقے سے ابھی بھی ٹھنڈا ہے لیکن دن میں کیا ہوتا ہے دن میں گرمی پڑتی ہے یہ بہت تیز گرمی پڑتی ہے
ہاں وہاں وہاں پہ تو بہت زیادہ گرمی ہے
ہ یہاں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ گراتا ہے
وہ میں گیا ہوں وہاں ٹرین میں گیا ہوں بہت زیادہ گرمی
ہوں
وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ
ہ آتے بھائی جان آپ کے وہاں کے بھی بہت سے آتے ہیں آاں پ دکھتے ہیں بہت
ہاں میں میں اس گاڑی میں بھی چڑھا ہوں اور جو وہ ریت پہ چلتی ہے نا وہ گاڑی
ہاں ہاں ہاں
اس گاڑی میں یار گ م میں
اچھا آ ہو آپ رجستھان آ ہو
ہاں اس گاڑی میں بھی یار گھومنے گیا مگر وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں
کون سی گاڑی مطلب سمجا نہیں
وہ راجستھان میں چلتی ہے نا وہ ریت پہ جو پیسے لیتے ہے وہ گھماتا ہے وہ راجستھان
ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھے سمجھے سمجھے سمجھے
ہاں وہی
ہاں اچھا وہھ جہاں میں رہتا ہوں نا وہاں پر کیا سینچری ٹائپ کا علاقہ ہوتا ہے جیسے ٹائیگر وغیرہ کا ہوتا نا جیسے ابھی آپ نے سنا ہوا رنسم بولاگ ہوتا ہے ایک سن سنبوج نام کا جنگل ہے ایک وہ ہمارا وہ پاس میں ہی ہے ہمارے سینچی ٹائپنگ بنا ہوا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر انڈیا کے سب سے زیادہ ٹائگر اس جگہ پہ پ جاتے ہیں اور ہم ماہ رہتے ہیں تو کیا ابھی میں آیا نا جیسےبھی میں عشا کی نماز پڑنے گیا جو کیا ہے ہم ہماری مسجد جنگل میں جنگل میں
ہاں
جو کیا ہے کہ وہاں پر روز کی تدوا
اچھا
چیتا تیندوا جو کیا گھومتا رہتا ہے اس جگہ پہ ہم نے کتنی بار دیکھ لیا
وہاں پہ یہ سب جانور ہوتے ہیں اور نیچے ہی مطلب گاؤں میں وہاں میں
ہاں ہاں گاؤں میں ہوتے ہیں نا ابھی میرے کیا دو تین دن پہلے کی بات ہے جو میرے بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے اسی کلاس کے دو
جب وہ جب وہ گاؤں میں یار آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وہ آپ لوگ
گاؤں میں آتے ہیں تو یہاں کے فوریسٹ والے ہوتے ہیں فوریسٹ والے جگہ جگہ پہ فوریسٹ کیا بولتے ہیں جنگلات والے ہوتے ہیں فوریسٹ والے جو کیا ہے ان کو لگے دیتے ہیں وہ چاروں طرف وہ جال لگا دیتے ان کو پکڑنے کے لیے ان کو پکڑ کے پھر دور چھوڑ جاتے ہیں لیکن اب کیا اب خھنخار ہو رہے ہیں اب خون ون لگ گیاا کیا
مگر یہاں تو یہ سب نہیں ہوتا ہے یہاں پہ وہ جنگل ونگل ہے نا وہیں پہ ہوتے سب وہ بالو والو ہے نا
ہاں ہاں
وہی سب ہوتے ہیں مگر جنگل میں ہے وہ یہاں پہ نہیں آتے ہے کبھی کبھار آتے ہیں پھر وہ یہ جو ان کو کیا بولتے ہیں فاسٹ والے
ہاں
اور وہ اس کو اس کے اوپر وہ جالیر ڈالتے ہیں اور پکڑتے اور اپنے ساتھ لے جاتے
بالکل
ہاں
ہاں بھائی جان بالکل کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں جو علاقہ ہے نا جو سینچریی ٹائپ میں آ رہا ہےکہ ہمارے آگے کی طرف بھی ڈون گر ہے جب میں بیٹھا ہوں نا اس کے سامنے بھی ڈ گگر ہے اور ہمارے پیچھے بھی ڈون گگر ہے جو کیا ہے یہاں پر آتے رہتے ہیں پہاڑ وغیرہ ب یہاں پر ٹائیگر بغیر تیندوا اور اور بھی بہت سارے ہرن وغیرہ یہ آتے ہیں جانور آتے رہتے ہیں
اچھا ٹھیک اچھا کیسی تیاری چل رہی ہے آپ کی
پڑھائی ایس ای سی کی تیاری تو بڑھیا چل رہی ہے میرا فرسٹ امٹ اب دوں گا میں ابھی اٹھ اٹارس سال کا ہوا نہیں
کب آپ نے کوئی اٹمپٹ دیا
ابھی میں نے جیسے اب گیا تھا ناب اگنی ویر لگ تھی نا
اچھا
اگنی ویر انڈین آرمی آلی
وہ اگنیویر تو وہ میں بھی دینا چاہتا ہوں وہ اگنیویر وہ ٹینتھ پاس ہے نا
ہاں ٹنت پاس
او میں نے میں نے ٹویلتھ نہیں کیا ہے اسی لیے میں دینا چاہتا ہوں
ہاں دے سکتے ہو آپ چے
میں نے میں نے ٹینتھ بعد ہی وہ انجینئرنگ یار لے لی میں بھی انجینئرنگ کر رہا ہوں میکینیکل انجینئرنگ
اچھا یہ نہیں کر رہے ہو آپ
ہاں
بڑھیا
مکانکل انجینیریگا میں نے ٹویلتھ نہیں کیا ہے ورنہ میں بھی ایگزام دے دیا تھا اب اگنی ویر ہے جس کا میں دے سکتا ہوں
ٹیلتھ کیوں نہیں کہے مطلب ٹولو تو کر سکتے کیا اور کرنا چاہتے ہے تو
ہاں میں کرنا تو کرنا چاہتا تھا مگر گھر والے نہیں مانے یار
اچھا اچھا
گھر والے نہیں ماننے یار انہوں نے بولا یار پالیٹیکنک کرو وہ میکینیکل انجینئرنگ ہے نا
ہاں
ہاں اس کے بعد میں اب بی ٹیک کر کروں گا پھر ایم ٹیک پتا نہیں یار کیا ہوگا آگے
ابھی مطلب آپ کی کیا عمر ہے ابھی اس ٹائم
میری لگ بھگ بیس ہوگی
بیس ہے نا ہاں تو ابھی آپ کی بی یک وغیرہ ہوئےگی ایم یک ہوگی ہاں صحی ہے صحیح ابھی تو ہے میرا دوست بھی تھا ابھی وہ بھی بی ٹیک کر رہا ہے اسٹائم پہ بی ٹیک کر رہا ہے میں بی ایس سی کر رہا تھا
مگر وہ یہ بیٹیک ہے نا
ہاں
یہ بہت سخت ہے بہت
ہاں ہاں جانتا ہوں میرا دوست سر رہا بیٹے میت سے ہو نا ا میز سے
میرا ایک دوست ہے بی ٹیک کر رہا ہے
ہاں
اس کو تیس بیک لگ ہے اس میں وہ پاس ہی نہیں ہو رہی
اچھا بیک بیک بہت لگتی ہے جیسے ا میں نے بی ایس سی کر رہا تھا ابھی میں ہےا ٹویلتھ کری میں نے تو میں بی ایس سی کرا تھا بیچلر سائنس سے جو مے بھیائ لگنے لگی بی ایس سی میں بہت بیک لگی میرے دو تین ب بیک لگی
اچھا
ہے نا جو کیا ہوا پھر میں نے بھی پھر میرا من نہیں لگی دو تین بیک لگیں گےدھر میں نے چھوڑ دھر جانتے کہ جان سے
یہ یہ پھر پاس ہو جاتے ہیں آرام سے جب آگے آگ پہنچتے ہیں نا
ہاں ہاں
پھر یہ پیچھے پیچھے رہتے اور ان کو آرام سے پاس ہونے دو یار
نہیں نہیں اس میں کیا ٹائم لگتا ہے جیسے کیا آنگی بیک لگ جات ہے نا
اہ پتا ہے ہار نہیں ماننی چاہیے
ہاں یہ بھی ہے
آج پڑھائی کا فیوچر ہی نہیں ہے یار کیا کرے
ہاں بالکل ابھی یہاں ہمارے اس جگہ پہ بھی پڑھائی کا فیوچر نہیں ہے ہمار
اور کہئی نہیں ہے کہیں کئی کئی نہیں ہے فیوچر
ہاں پڑھائی وڑھائی تو ہے نہیں اپن جیسے میاںں کے تو کیا ہے کہ اپن یہاں پہ جیاا رک وغیرہ بھی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر اے سی ایس ٹی والوں کو زیادہ رکشن ہے
اب خالی بزنس کا ماحول ہے بس بزنس بزنس خود کا بزنس چالو اور پیسے کماؤ ہے نا
ہمارے بھی یہی ہے کہ مطلب ہمارے جو والدین وغیرہ ہے نا وہ بھی ایسے بزنس وزنس ہی کرتے ہیں کوئی بھی ایسے نوکری وغیرہ میں نہیں یہ سب بزنس میں ہمارے پریوار میں جتنے بھی ممبر ہیں زیادہ تر
ہم
سب نے کسی نے ہوٹل کھول رکھی ہے کسی نے خود کے بزنس کر رکھا ہے
ہوٹل میں بہت زیادہ پیسے یار آتے ہیں نا
ھم بالکل
پالگام آئے ہو کے بھی
ہاں سنا ہے نا نام ابھی ہوا
وہ پہڑگام میں اتنا زیادہ ہوٹل چلتا ہے اتنا زیادہ کیا ہی بولو یار
ہاں کیونکہ ہاں وہاں پر وہ ٹوریزم زیادہ ہے نا جو
ہاں جہاں پہ ٹوریزم ہوتا ہے نا وہاں پہ ہوٹل بہت زیادہ چلتا ہے
جیسے آپ اب کبھی سرچ کرو نا کہ ہمارے یہاں رنسمبور نام کا ہے یہاں پر اتنے ٹوریزٹم آتے ہیں مطلب ودشوں کے لوگ آتے ہیں بہت گھومنے آتے ہیں کیکہ یہاں پر نا چینج چ ٹائپ میں نا جو ٹائگر وغیرہ بھاگ دیکھنے کے لیے بہت آتے ہیں
جے پور کتنا دور ہے وہاں پہ جے پور
جے پور جیسے میں رہتا ہوں سبائی مادو پور میں ج جے پور یہاں سے جے پور یہاں سے مم اسی نبے کلو میٹر ہوگ
اواں ہم سیب یار بیچتے ہیں بہت زیادہ سیب بیچتے ہیں
کیا سیب ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا سب ہاں آپ اور کے وہاں سیب ہوتے ہیں میںیاار
ہاں ہماری یار تین تین ہزار پیٹیاں ہوتی ہے چار ہزار پیٹیاں ہوتی ہے سب وہی لے جاتے ہیں
اچھا آپ آپ کے بھی ہے کہ کھیت وغیرہ اچھا آپ اور کی کھیتی کس چیز کوتی ہےے
ہاں
ہاپور کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے
سیبوں کی ہلو
ہلو کھیتی ہوتی ہے کیا آپ کے یہاں
ہاں سیب ہے نا وہ دان ہے
اچھا زیادہ تر سیب وغیرہ کی ہوتی ہوگی ٹھنڈی میں ہمارے یہاں ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے
اب یہاں پہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نا
ہاں
ہم اب سیب پک جاتے ہیں یار پیڑوں پہ ہی
اچھا اچھا اچھا
اچھا چلو بھائی اچھا ہوا آپ سے بات کرنے
جی بالکل بھائی جان بالکل انشاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی
ہاں انشاء اللہ ہوگی انشاء اللہ اچھا چلو بھائی ہم میں فون کاٹتا ہوں
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اوکے برو